وعلیکم السلام کیا ہو رہا ہے
لاللی غریبوں کی سنے گا تو وہ تمہاری سنے گا
میرے ٹاسک لگ رہا ہے میں پورا کروں
ارے میں نا کنٹال گئی
دیکھ تو سب چھوڑ میں کنٹال گئی اتنے سارے کپڑے ہیں جمع اور واشنگ مشین ہم کرنٹ کیوں آتا ہے
کل رکھ کے بھولا یا پھر میں نے جا کے صوفیہ کی اسکول کی فیس وہی پندرہ سو سے بھری ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے اور اس کا باپ بولتا وہ پندرہ سو الگ رکھے لے وہ پندرہ سو الگ رکھے لے خرچے کے پیسے ختم ہو گئے تو بولتے تھ تم نے پندرہ سو رکھے میں بولیی ارے میں نے کل دیکھ اس دن پندرہ سو بیٹری کو لیے پچ چھ ہزار میں سے سے اٹھارہ سو سوفیہ کے اسکول میں بھری اور پندرہ سو روپے بیٹری کے لیے لیے برابر
ہاں گرائیرائی نہیں خرچا نہیں ہے کارے خرچے ہوتے نا
ہاں ری بہت
روز کا اس کے باپ کو تین سو روپے کا ابھی کل پانچ سو روپے لے کے گئے نا تو تین سو روپئے گاڑی بھڑا ہو گیا اور دو سو روپئے میرے کو دے کے آج پھر پانچ سو روپے لے کےئے
پیسے لے رہا ہے وہاں سے
تو وہی تو میں نے ابھی میرے کو لو م میر کو دینا ہے لائٹ بل پھر اس کو تو بول پہلے تو کیا بولا میرے کو تو وہ وہ دوں گا تین ہزار چھ سات سو روپے میں دوں گا اس کے پر جو بل آئے گا وہ تو دینا اب دیکا ساڑھے نو سو روپے بل آیا تو بولتا آدھا دے آدھا ملب اوپر بڑھ کے نو سو چالیس نو سو اس سی روپئے ہی آیا تو وہ بولتا ہے آدھا آتا تو ملی چل جان د میں وہیں سے رہی ہوں دو مہینے سے لائٹ بل نہیں دی سمجھو تو وہ چل ہزار روپ ے کے حساب سے میں دو ہزار روپئے میں اس کے باپ کو تم دے دینا تو وہ سامنے والے بندے سے اس کا باپ کا کام کیا تھا دو ہزار اس نے ایڈوانس دیا تھا اس بولنے کا تھا بھائی آٹ ہزار دو میرے کو ابھی اسکول کی فیس بھی بھرنے کا میری بی اسکول میں بھی دینا ہے اور میر کو لائٹ بل بھی دینا ہے اس آٹ ہزار مانگنے کا تھا دس ہزار رؤنڈ فگر ہوتا تھا دو ہزار اپ لائٹ بل کا پیس دے کے اور باقی کا بستا تھا چھ ہزار روپئے چلاتے تھے روز ابھی پھر ابھی تو لائٹ بل کا ایک بار دے دیے تھے تو ابھی کچھ خرچا نہیں رہتا تھا روز دل روز دیلی گ اس کے باپ کو آون جاون کا تین سو روپئے دینا پڑتا تو اس کی باپ کی غل طی ہے نا کام پھٹا پٹ کر کے ہٹانے کا نا
ہاں ان پہ لے آئے تو جلدی کر کے ہٹانے
چار گھنٹے کام کر رہے ہو تو بھی تمہارے تین سو ج رہے ہو تم آٹ گھنٹے کام کر رہے تو تمہارے تین س و جا رہے ہو بارہ گھنٹے کام کرو گے تو بھی تمہارے تین سو ہی جائیں گے تو عقل مند آدمی کیا کرے گا آٹھ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کام کرے گا
ہ
تو کل کل بھی کتے ادھر سے مطلب گیارہ بجے پہنچے اور ا دس سے سات بجے نکل گئے لیک ن کل لائٹ نہیں تھی وہ میں بولی لائٹ اٹنی رہ گی تو وہ بات کی بات ہے چلو لائٹ نہیں رہے گی ہاں
آنکھ پہ لیا تو کرنے کا نا حاضری پہ تھوڑی ہے جو ٹائم پاس کرتے ہیں
ہاں
حج روپی ہے گا تو ٹائم پاس کرتے کام وال گا تو میرا مسئلہ حل کیسا ہوئے گا دونوں واشنگ مشین کا
ارے وہ ا کیا نام ہے وہ ا اپنا یہ بگن واڑی میں رہتی نا وہ تو پاگل ہو گی لیے ایسا لگ رہا
یہ جا رہے ہیں اس کی تو کھوپڑی سٹک گئی ہے پگلیا کی
دماغ سٹک گیا ہے اور اوپر سے کیا کیا مسلے ہو رہے اور کیا کیا ہو رہا ہے ہوئی ہو ہوئی ہوئی میں نے دے میں بولی دیکھ اللہ کے تو بہت قریب ہے اللہ تیرے سے بہت برداشت کی اور صبر کی امتحان لیتا ہے تو میں بولی اچھا ہے تو اللہ کا اللہ اللہ ک کا شکر ادا کر الحمد للہ کر کیونکہ ہر پریشانی اللہ ت تے کو دیتا ہے اس کا مطلب تو بہت قریب ہے میں نے میرے کو جہن ہو رہی ہے تو اللہ کے بہت قریب ہے تو مے میرے ہو جات تو چپچاپ بیٹھ جا ابھی تو میرے کو فون ہی مت کر
تو چارا نہیں گیرا ہے کیا گیرا ہے کیا معلوم
پورا ایک روپیہ گر گیا ارے فیس بھرنے کا ہے رے بچاری کو
ارے کل میرے کو فون کر رہی بولی خرچے کو پیسے نہیں ہے میرے دس دن ہوئے نہیں ہے پیسہ مار ٹھیک میں نے لیے آنے کا ہے اکاؤنٹ میں پیسہ دیکھو مارتی ہوں کیش ہے ل لیکن اب میں کیش پہنچانے جاؤں تو جتنا کیش نہیں اتنا زیادہ میرا خرچ چھا ہوئے گا بچاری نہیں کیسا دن کیسا کاٹی کیا معلوم فون کر کے پوچھی بھی نہیں میں نے اس کو
وہ کہ دڑ پڑ رہی کیا جیسے میرے بچوں کی اسکول کی فیس نکل جاتی تھی اس کی نا
ہاں
مطلب وہ اس کے دیور ہے نا چھوٹا والا دیور ہے نا اس کی ساس کو بولا نا کہ میری پگار ہوئے گی نا تو فیس کے پیسے دے دینا بچے سوں کو لا کے ساس کو دیتا نا تو بولتی کیا ضرورت ہے اس کا لائٹ پانی کا ہی پیسہ نہیں لے رہے اس سے تو وہی بہت بڑی بات ہے اس کے پیسے کیوں دے گا تو بول کے ایسا بولا ب بولی بولتے اس کی ساس تو اچھا بتائی یہ سب باتوں پہ لو کو جا کے توڑنا نہیں چاہیے
پھر
ایسی سب باتوں پہ تو یہ سب بات دباتی کیوں میں بولی نا ہی تو یہ بات چھیڑتی کیا نکاح کروں گی چھ چھیڑنے نہیں لگانے کا تھا برابر جیسی چھیڑی ہے ویسی ٹماٹ ٹماٹ پھر اس کے بعد میں اگر تو ناراضگی میں آئی تھی تو تیرا کام تھا تو کیس کرے یہ نہیں کہ تو جا کے واپس ادھر بس جا ہاں نہیں تیکو جتنا اس نے بولا تھا تیرے غم میں اس نے کیا میں کروں گا بول کے تو اتنا بم میں دم تھا تو کرا کیوں نہیں پھر اور میں اس ٹائم پہ یہ بھی بات بولی تھی دیکھ بنا کرے تو جامت
جی
نہیں میں بولی تھی اس کو لمٹ دے کے تیرے پاس آٹھ دن دس دن ایک مہینہ ہے کتنے دن میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے میر کو تو یہاں سے کر کے لے کے جا
ہاں
میں ایسے آؤں گی نہیں اور میں یہ لمٹ کے بعد میں تمہارے تم لوگ پکستان
ج کیا کروں آدمی نہیں ہے تو بچے لوگ کا مو کو دیکھنا پر تا یہ وہ وہ بھی بہت برداشت کی تے اس نے بھی بچوں کے بنا رہی کتنے دن پھر وہ چھوٹی والی کو لے کے آ گئی
نہیں ایک بار اپن وہ لوگ پہ نا نوٹس بھیج دیتے تھے نا وہ لوگ نا ہل جاتے
ارے یہ نوٹس لینے کے لیے لگا ابھی اس سے وہ ایسا کام ہی نہیں کر تا ہے نا جو کچھ اپنے پاس ایویڈینس نہیں ہے نا کچھ
ارے تو یہی بولنے کا کیسےسا ہے اور م میں رہتی ہوں تو میرا جمتا نہیں ہے میکو میرا حق دلا دو تاکہ میں میرے بچے لے کے الگ پرسنل رہوں
کوئی ایکشن تو نہیں ہے نہیں تو یہ کوئی ایکشن پہ آنے ہی نہیں دی
ہاں تو اس ٹائم پہ بولتی نا کیساسا مطلب وہ کیسا گرما گرمی
ہڑبڑا جاتی ہڑبڑا جاتی ڈر جاتی ہے بات ج معلوم ہے
کوئی بھی اپ ان کو ایکشن کی نہیں ضرورت ہے نہ دیکھ کوئی بھی ہے اگر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے نا تو وہ یہ کیس کر سکتے کہ ایسےایسے مثلا ہے مے کو میرے بچوں کا حق دے کے میں اپنا الگ رہنا چاہتی ہوں بول کے یہ یہ والی نوٹس ایک بار بھیج دنے
تو چھوڑ تو میرا روز والا میٹر کیسا حل ہوئےا
ہمم تو
یہ مسئلہ حل کیسے ہوئے گا کپڑے کرنٹ مشین میں کرنٹ آتا ہے ابھی
او کون سی ورل پل والی میں
ہاں
اچھا
ڈرائر میں کرنٹ آ رہا تھا تو میں کیا کر رہی تھی ڈنڈے سے کپڑے د کپڑے ڈال دیتی تھی اوپر اوپر سے اور وہ چکری بھی رکھ کے ڈنڈے سے دبا کے سکھا دیتی تھی
ہاں
لیک بائی کواس دن بلاائی ملی بھائی جان اس میں کرنٹ آ رہا ہے تو بولے وہ بٹنوں میں پانی وانی چلا گیا گا اس کے لیے آتا آئے گا لیکن وہ دو دو تین بار کپڑے دھوئی میں نے سوکھے بھی دھوئی اور دھونے کے بعد سوکھنے کے پاس انا ڈنڈے سے ہی نکالی ڈنڈے سے کپڑے نکال کے پھیلا دی اتنا وہ نہیں کری بس واسچ چلا گیاائے گا پانی کرنٹ آتا ہوئے گا دھیان نہیں اب وہ لگ رہا ہے وہ نا جلنے کا تھا کیا ڈالتے ہیں اس موٹر الگ رہتا ہے کیا اس کا بیلٹ رہتا ہے کیا رہتا ہے
وہ بھی آئیڈیا بابا ہٹا دو لیکن بابا بارش ویرش کے ٹائم پہ کرنٹ ونٹ آ رہا ہے تو بھائی وہ مطلب تمہاری وہ وہ پہلے والی ہے نا وہ یوز کرو نا وہ
ارے اس کا گیئر باکس آؤٹ ہے بیلٹ آؤٹ ہے اور ٹائمر آؤٹ ہے تین چیز ہے اٹے ساڈے آٹھ نو سو خرچہ ہے اس میں بھائی صاحب بولے تب وہ اتنا خرچہ ہے تو اس
نہیں تو تو نا ایک کام کر پھر اس کو مطلب اس کو بول دے کہ تیری مشین کا ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو مطلب بالکل وہ کو بولنا اس اس میں یہی خرچہ ہے پھر تو نہا یہ واپس بنائے گی نا وہ والی مشین تو کیا معلوم پھر مسئلہ کیونکہ وہ بہت خراب ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بہت گھٹے طریقے سے یوز ہو گئی نا وہ بنگال کہ جیسا یوز ہو گئی وہ
ہاں
اس کے لیے تو اس سے بہتر تو ہے نا تو وہ والی دیکھ کے تیری جو ہے نا وہ
ہمم ہمم
گو کنٹونوں کر
اس کا بھی نہیں میری والی بھی ستا رہی نا ٹائمل مر گیا ٹائمل ڈلائی بیلٹ گیا بیلٹ ڈلائی ابھی گر ب گیا ہے پھر وہ ٹائمر پھر سے خراب ہو گیا چل بیلٹ تو زیادہ مہنگا نہیں آتا دس سے سو روپئے کا آتا ہے بیلٹ تو ڈل والا لو لیکن یہ گیئر باکس اور ٹائمر ساڑھے تین سو کا ٹائمر آتا ہے پھر وہ بھائی کا کرتے کام تو پیسے نہیں لیتے خالی سامان کے ہی پیسے لیتے لیکن وہ میرے کو تکلیف دے رہی ہے بار بار نا
ہاں
بار بار ستا رہی ہے وہ بھی مطلب دونوں کا ٹائم اپ ہو گیا ہے
دونوں کا ٹائم اب ہو گیا
اس کا مشین کر رے دونوں مشین خراب ہو رہے نا
تو مشین کچا وہ تو رہی ہے
مشین کا ٹائم اب ہو گیا چل کا
کار بعد کے ان کو ہاں وائٹ وائٹ وائٹ وائٹ وائٹ